آ ج رہے
آپ آواز آ رہی ہیں
ہاں آ رہی ایک دم کلیئر آواز آ رہی ہے اور بتاؤ کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں جا رہے بسن دھلن کھانا وانا بنا کے سب کو کھانا ت یہ بازار الحمد للہ تم کیا کرو؟
ہم چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی آئ کھانا بھی کھایا ہے بس ہاں کھانا کھا لیا
اچھا کیا بنائی تھی کھانے میں ہاں کھ ل
آج ہم نے کھانے میں تورئی تورئی دال کی بن دال
تو میرے وہاںب ئی ب ن ہے پوراائی دا
ا تم کو پت ہے اسٹی کا ب لے کیا آ ہوں گی
ہاں ہاں
ہیلو
ہاں آج نہیں ہے نہیںی بوولو بولو آواز آ رہی
ہاں س لے کے آئی ہوں گی ہاں آ رہی اپ تورائی لے کے آئی ہوں گی ا تو ادھر رہا کے دن ہے تو میرے وہاں تورائی امی نے تو دیکھ ہیینا ہوگاوار نے کہنی کہ میری تورائی اتنے کا آ بابر آ کے یہ پوچھے ایک بتا ہی رہایا وہ پوچھ کے گیا پاگل وال ج بول کہ توی کاٹی تین دن سے رکھ کے رکھ کے مانی گ تمے کو لگا کہ تمہار ت باملی گ
ہ اچھا ان کا کوئی سامان جائےغ ر سامان کہیں گی میرے ہے
ہ
م ایسے تو میرے توڑا ہی رق گا ہے وہ تو میرے گھروں میں چلیا اور بتاؤ کیا ہو رہا ہے
نہیں ہم لوگ کے لیے ہم لوگ کی لی کچھ نہیں برتن دن نہیں جا رہے برتن د لائٹ نہیں جا ہو
ہاں پتاہ نہیں کیا ہوگی ہلی ہی جا رہی ہے ہلی جا رہی کم سے کم دو گھنٹے سے یہی ہو رہا ہے آنے گ لائٹ چلی گ دھیرے ہم سوچ رہے ہیں کسی کو آواز پھر لائٹ آ گائے بار بار یہی ہو رہا آ
ا تین چار دن سے تو گیارہ بجے چلی جا رہی ہے تو فجر میں آ رہی صبح پانچ بجے ک
ہم تو چھت پہ ہیں پنکھا ونکھا لگا لیا ہے چھت پہ آرام سے یہیں گٹیں گے اپری ہی آ کے لیٹ جاؤ تم بھی
اچھا
اچھا کتنے کاماز نیچے ہلو ہاں بولو کیا ہو رہا ہے آواز نہیں آ رہی ہے کیا ہلو ار
چپل
ہ ل بت گ کیا کروس
کچھ
ج رات ہو گئی نیند نہیں آئی ہے ج ہ بولو
ہم لوگ دیر میں سوتے ہیں نا
میں آج کا ٹی شرٹ ہی خریدتی لائی ہو کیا آج آ چیز س تو خرید کے ل گی کیا
کوئی رات یہاں پہ مارکیٹ کھلی بیسن ن کی سیل ہوا تھا وہاں بہت اچھا مان اللہ
والی جو سینری ہم بلیک کلر کی دیکھ کر آئے تھے ہیں وہ تھی وہاں پہ
ہوں ہاں جب گئے تھے تھے تب تو تھی پتا نہیں وہ تو کیسا نیا مال نکلے گا اور اچھا اچھا نکلے گا جا کے دیکھ لیتی
تگا ہی نہیں ت دوبارہ
دوبارہ وہی ہم ٹی شرٹ لنے گئے چل آتی میں
اچ ہم جائیں گے کوبھی جانا مجھے بلیک والا دیکھا تھا ڈھائی ڈیڑھ سو روپے
ابھی نائٹ سوٹ بھی مل رہا ہے شرٹ ٹائٹ میں مطلب لانگ شرٹ اور پلازو نائٹ شوٹ ڈھائی سو کا
اچھا اس میں وہاں پہ ٹریک سوٹ بھی مل رہے تھے کیا
ہ
ٹریک سوٹ جو ہوتے ہیں بوائز ٹریک سوٹ ہوتے ہیں ج وہاں
وہ نہیں تھے نائٹ سوٹ تھا جو لڑکیاں نا جو پہنتی ہیں سوتے اچ
ہ اچھا
تو ڈھائی سو کا بھی پوچھا تھا نا تو ڈھائی سو کو بتا رہا تھا اگر جو سو کو بتا آ توم جتے
ہاں شرٹ ورٹ نکالیں گا جانا تو ہے ہم کو اس کی دکان پہ ایک وائٹ بلیک والا لینا ہے ہم کو اسی ٹائم لے لینا ج ت لے کر رکھ لیا اپنے لیے رکھیں ہو وہ بلیک کلر کا اچھا لگ رہا تھا سستا مل رہا ڈیڑھ سو کا اگر وہ کہیں اور جائیں گے تو مہنگال
لو اور سا چھوڑ دو بعد میں اس کے بعد
ہ میں تمہیں پتا نہیں کیا اسکیم بت سستا ملا یہ کہیں جاب وہی چیز تین سو ساڑھے تین سو سے کم کی نہیں دے گی
ہاں تو اتنے ٹائم نہیں د دکان کھلی اور یہ تو ہول سیل کا میرا گا سامان لے کے آ
ہاں ا رزے نٹھنا ہے نا ہاں جائیں گے تو پھر سے بھی اس نے بولا بھی تھا سامان کھلے گا
کل چلیے گیا م
ج کھلیں گی تب جائیں گے دیکے
ہاں سوٹ سل تو پی ل ہلدی کا
اپنا سلوانا یا کچھ کٹوانا
وہی تو ان کی ہمت وی اگر ہم لوگ کٹوائیں گے ہلکا سا لط ہو جائے بس جب ہم کہیں تم اتنی بڑی ٹیلر ہو تو بھیا تو خود ہی کاٹا کرو
صی بات ہے ہم بھی سوچ دھیرے دھیرے ل ہ
دھ سلوا لی میں
چلو ٹھیک ہے کوئی چ نہیں
تم بھی لو گی ہلدی والا سوٹ نا ابھی تو نہیں لیا
ہلدی کا نہیں لیں گے کیونکہ ہم پیلے اور سفید فرواک س لی رہے ہیں تو ہم ہلدی کی لیں گے فراک وہی پہن لیں گے اور مہندی کا لے لیں گے ہری فرک چکن کی نہیں نہیں ہری فراک ہے تو رھی تو بھائی بائی ہ
سر پیسے سے جٹاؤ چلا جائے مین شاپنگ کرنے کے لیے سوچ رہے اب بھی دھیرے دھیرے لے کے آئے سلے سو لے کے آئے چ لوگ تو اس پہ پہل لگ رہی تک اور پھر اس کے بعد باقی جو سوٹس ہیں وہ سلوائیں گے مطلب شادی پڑ رہی ہے
سٹ لئیے
ب تو پان پانچ لو گ تھاھ تھا
اچھا کتنے کلائی س
دو سوٹ لائے تو اچھا سوٹ لیکن ا ابھی یاد آئے ہم کو جو ہم لے کر آئے ہیں وہی سوٹی ہم اس سے پ پہلے جب پلیا تو وہی کلر تھا گرے کلر کا پھر ہم وہی اٹا لائیں دوبارہ دھیان نہیں دیا تو
ہوں چاندنی کو پسند ہے رہا بس
ہاں اس کو تو صحی نہیں اس کا سوٹ اچھا لگ رہا اما کو نہیں پسند آ رہا کیا نہیں ہم کو اچھا نہیں لگا پتا نہیں کیسا لے کے ہی جاؤ واپس کر
تو اما کو پہننا ہے جس کو پہننا ہے اس کو تو ٹھیک لگ رہا ہے
سوٹ تو اچھا لگ رہا ہے خراب نہیں لگ رہا لیکن وہ جو وہ ک ر کا وہ کلرید پ لیا ا وہی دوبارہ لے لیا چلو کوئی نہیں پر وہ جو وہ جو گٹ سیٹ وہاں ٹنگا ہوا تھا وہ بہت اچھا لگ رہا تھا میں نے ان دھیرے میں دیکھا تھا گنڈال لے جو دیکھا نہیں تھا بلیک کلر کا ہم کم سوچ رہے ہو اس میں کا کوئی یلو مل جائے تو ملی گ
کیا تو رہا تو ساڑھے چار سو کا دے جو
ہاں وہی چار ساڑھے چار نو اس بیچ پتا ن کو پچاس کی بیس کا لیکن ہم نوز پیس بھی ہم کو چینج کرا یہ بالکل ڈٹو لگ رہی جو ہم لگائے ہیں وہی سیم ہے بس ا پرب کر میں ہیں
تو وہی تو ہوتا ہے اس میں تمہیں کیا چاہیے تھا
تھوڑا سا کہتا مطلب میری جو نوز پیس ہے تھوڑا سا ہٹ کے رہا ہے بالکل ڈپ تو سم ہےیز کی طرح
م رہے گا تو اپر سے پت نہ ہوا ہے ہےگا اب وہ والا جو تم اس پیس لگاتی ہو چپکی چپکی ہوتی ہے ماتھ
ہاں وہ ایسے مھے پہ ہاں ا پک جاتا ہے پورا گ پورا جائیں گے دیک یلو سوٹ ہوتا ہے ہم سوچ رہے ابھی سے لیں گے تو پیسے
ت ابھی ہو پائے گا وہی تو یہی ر سچ
اکٹھا لیں گے تو ایسا لگے گا بہت زیادہ مطلب پیسے لگ رہے ہیں بہت مہنگا پڑ رہا
ہاں اب یہ اس کا تھوڑا ادھر سے پیسہ جائے تم سوچ سامان وامان آ
ہاں تو ویسے پیسے سے جتا ساتھ میں چلا جائے گا شاپنگ کے لی
ہوں ابھی بک بقرید کے بعد ہی چلناا ا کے آرام سے بقرید کے بعد چلیں گے آرام سے چلیں گے سب
ہاں تو پیسے جمع کرو اور یا کم سے کم تو ڈھائی ہزار تو کر ہی لے
ہو جاتے مگر کیا بت ہے
تو کیا اب ڈھائی ہزار ابھی ابھی سے جٹاؤ نا ڈھائی ہزار کر لو کس کرتے کم سے کم جائیں گے نہیں تو ہم تو جائیں گے کم سے کم نہیں تو تین سوٹ تو لیں گے لیں گے اپنے لیےے خالی
ہاں
ہچ چلو ٹھیک ہے بعد میں بات کیاکم
سب ٹھیک